ہیلو
ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام
کیا خیریت ہے
اب الحمد للہ اپنا بتائیے
جی میرا بھی ٹھیک ہے
نہیں ابھی تھ کہاں
نہیں کھا ہے
نہیں
اچھا ہاں ابھی تو ٹائم بھی نہیں ہوا ہے
آپ کا ہو گیا
ہاں بس کھائیں گے تھوڑا سا وقت ہے ابھی کھائیں گے اس کے بعد
اچھا
ج جی بول رہے نا کہ آپ لوگ سننے میں آیا کہ گلی میں بہت لوگ انٹا کھیل رہے ہیں
ہاں ابھی انٹا کا تو سیزن آ ہی گیا ہے
آ گیا ہے نا تو سننے کہ بہت سارے گدنی میں لڈی لوگ بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ پہلے ہم لوگ بھی بچان بہت کھیلے ہیں یہ وہ ایک سے کہانی پورا سننے میں آ رہا تھا
ہاں سب تو بات کر رہی تھی
جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے اور آپ کو کہیں جاتے نہیں ہیں گھومنے
نہیں ابھی تو گئے تھے کلکتہ
امائی کوڈ یہ تمہیرا فیوریٹ پلیس ہے یار
وہاں نکو پارک گئے تھے گھومنے
اچھا تب تو بہت زیادہ انجوائے ہو گیا ہوگا نکو پارک بہت
آواز آپ کا کٹ کٹ کیا آ رہا ہے
وہاں ہم نے کتنا خرچ ہوا
ہوا لگ بھگ دس ہزار
دس ہزار روپئے چلا گیا اچھا چلیے ماشال اچھی بات ہے کوئی نہیں پیسہ تو آتے جاتے رہتا ہے بس انسان جو گھوم لیتا ہے وہ پل ہمیشہ کے لیے یاد رہتا ہے
جی
اور آپ بتائیے آپ کہیں نہیں جاتے ہیں کیا
نہیں ہم تو کہاں جائیں گے بھیا میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے اور جانی ہی رہے کہ میرا گھر کا استتی کتنا خراب ہے تو اسی لیے ہم لوگ پاپا اجازتیں نہیں دیتے ہیں مان لیج کے پاپا کہیں بھیجتے بھی ہیں ہم لوگ کو تو پیسہ تو دے کر ہی نہ بھیجیں گے تو وہ جانتے کہ پیسہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہم لگ میرے پاس اسیے بیٹا لوگ کو منع کر دیتے ہیں تو ہم لوگ بھی سمج جاتے ہیں کچھ کم ہوگا تبھی نہیں جانے د رہے ہیں
ہ
تو اسی لیے کوئی نہیں جب ان شاء اللہ ہم لوگ کمائیں گے نا
جی
خود سے تو جائیں گے
ہاں ہاں انشاء اللہ
جی اور آسی فیصد دوست لوگ کا جو آپ لوگ کا جو ہے جو سرکل وہ سب کا کیا حال چال چل رہا ہے
سب ابھی انٹا ہی کھیل رہے سب
ہوں
صحیح کہا گیا کہ بچپنا انسان کبھی نہیں بھولتا ہے
ہاں آج اتنا سب بڑا بڑا لوگ بھی کھیل رہا تھا نا بھیا لوگ انٹا
اچھا تب تو بہت زیادہ ہنسی انجوائے ہوتا ہوگا یار کیونکہ
بہت
ہاں اور تو کھانے میں کیا کیا پسند ہے زیادہ مطلب جو کھانا کھاتے ہو
ہم کو تو سب سے زیادہ بریانی پسند ہے
ارے بھیا ایک دم سیم چیز کا نام لے لیتے ہیں دم اتنا ٹیسٹی لگتا ہے نا مطلب اس کا کھانے کے بعد سواد جو آتا ہے نا اور سات میں ر بھی مل جائے تو اس کا تو بات
ہ اور مزہ بڑھ جاتا ہے
جی چلیے کوئی نہیں ہوتا ہے ابھی تو مسلم لوگ کا فیسٹیول جو ہے ابھی تو صرف چالیسواں ہی نا بچا اس کے بعد اسٹوف ہو جائے گا کچھ دن
ہاں پھر بارہ ربیہ ہو ل آئے گا
اچھا پھر بارہ ربی او ہاں تو وہ تبھی اس میں وقت لگتا ہے
ہاں ہاں
جی
چالیسوا کب ہے
پتا نہیں محرم کا چالیس دن بعد ہوتا ہے تو میں گنا تو نہیں ہوں
او
جی ہوگا ہی مطلب اگلا اگلا مہینہ کا چھ تاریخ یا پانچ تاریخ یا یہی کے لم سم ہونا چاہیے
جی
جی
آج تو پورا محلہ اتنا ب بھر گیا تھا نا ان انٹا سب کھیل رہا تھا تو
اچھا تو اڑوسی پڑوسی نہیں غصہ کر رہے تھے
نہیں سب روڈ پہ کھیل رہے تھے
اچھا سرکاری زمین ہے کیا کوئی بولے گا تو آپ کے زمین پہ کھیل رہے ہیں
آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے ہیں
ہاں
جی مطلب برسات کا بھی سیزن بھی ہے نا وہ بھی بکواسی ہے جب کھیلنے کا ٹائم ہوگا نا شام کو تو پانی مارنے لگے گا اور جب اسکول جانے کا ٹائم ہی ہوا تو اسکول میں پانی نہیں مارے گا اسکول جانے کے وقت کھلا رہتا ہے موسم یہ دقت ہوتا ہے بہت اور اوپر سے ندی میں پانی آ گیا ہے ندی میں آپ لوگ گھوم بھی نہیں پاتے ہوں گے
ہاں پہلے جاتے تھے ندی میں بیٹھے اٹھے رہتے تھے وہاں تھوڑا من بھی لگتا تھا اب پورا پانی بھر گیا
سب جگہ کا و وہی استھتی ہے کچھ نہ کچھ پرابلم ہے سب کو لائف میں
ہوں
جی مجھے بھی بہت زیادہ مطلب بریانی کھانے کا من ہے لیکن یہاں پہ ہے نا ملتا ہی نہیں ہے ویسا بریانی جیسا ہم لوگ اپنا گھر طرف بنتا تھا میں گیا تو مربادی بریانی مانگا تو یخنی بریانی دے دیا
ہ
ٹھگ دیا میرے کو
تو آئیے کبھی یہاں بریانی کھلائیں گے آپ کو
جی جی انشاء اللہ ضرور آئیں گے کھانے پینے میں تو کبھی کمپرمائز نہیں کرتے ہیں لیکن اور اپناد میں سے کیا ہی کرنا اس میں تو پوچھنا ہی نہیں ہے آپ کو اور پت ہے ابھی جبے بس پ جو وہاں ڈالٹے میں گزارا تو گاندھی پارک جو تھا
ہاں
اتنا اچھا پارک تھا مطلب اس کو کیا ہی ضرورت تھا پارک بانے کا بیس چوراہا پہ ارک بنانا مان لیجیے کہ گاڑی کا آواز پارک کر جہاں شانتی ملے انسان کو
ہوں
پائیں پنئییں گاڑی کا آواز کرتے رہتا ہے بتائیے تو انسان کہاں سے سکون نہیں پائے گا کتنا مست ہ آپ اسٹیڈیم بنا دیتا چھوٹا موٹا
ہاں پہلے تو ہم لوگ وہیں نہ کھیلنے جاتے
کرکٹ کھیلنے والا
پہلے ہم لوگ وہیں نہ کھیلنے جاتے تھے کرکٹ
تو اسی کو تو میں یاد کر رہا ہوں اسی کا میں پرانا پل یاد کر رہا ہوں کہ انسان کیوں ایسے ایسے کر دیا
ہوں
بتائیے ہم لوگ کا کتنا مست لائف کا کرتا تھا اور انجوائمنٹ کبھی شریر میں درد نہیں ہوتا تھا مان لی کہم لوگ جوئنگ ہو جاتا تھا نا اس سے
ہوں
تو ہوتا ہے لیکن میں کیا ہی بتاؤں اس میرا اسی لیے ڈالٹے ہیں چھڑنے کا کن ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ بچا ہی نہیں ہے ایک تو پیسہ کا غریبی است جگہ ہے وہاں پہ پیسہ چالیس روپے والا کچھ کھا ہی نہیں پاتا ہوں میں مطلب اتنا مہنگاائی وہاں پہ اوپر سے پیسہ بھی نہیں ہے
ہاں ہاں
جی چلیے کوئی نہیں ہم لوگ بھی ہے نا کبھی موموز کھانے چلیں گے اور ڈھوسا ہم کو تو زیادہ یہی سم میں اب زیادہ دلچسپ لگتا ہے کیونکہ وہاں تو ملتا نہیں ہے بریانی اچھا تو اب یہی سم میں کتاا ہ جی اور پت ہے بریانی ہم لوگ اپنے گھر پہ ہیں
ہاں
ار تو لڑکا لوگ لوگ سفاتا ہوں نا تو لڑکا لو کہاں سے بنا پائیں گے ہم لوگ اتنا اچھا
آپ لوگ کو نہیں آتا بڑ میں
نہیں میری امی لوگ کو آتا ہے بھل ہی میرے کو نہیں آتا تو ہم لوگ سب لڑکا لوگ ایک روم میں رہتے ہیں تو ایک روم میں لڑکا لو نہیں بنا پاتے ہیں
اچھا
اور میں میں سوچا ہوں کہ میرا جب بڑا والا بھائی کا شادی ہوگا نا
ہاں
تو ہم لوگ پورا ایک دم پورا ہم لوگ کو فون میں رہنا ہے ایک د پورا بم پھڑنا ہے ایکم ک تووں انسان کچھ بھی منع کرے کسی کا بات نہیں سننا ایک دم
ہاں ہاں
پورا انجوائمنٹ کرنا فلی ایک دم رات بھر ڈی جے چلے گیا ایک دم
ہاں رات بھرے توم چلے گا
یہ بھی ہے کہ گناہ ہے مسلمان میں منع ہے لیکن کیا ہی کروں جب تک ڈی جے نہیں بستا ہوا تب تک لگتا ہے نہیں کہ گھر میں س
ہاں ہاں
بہت سا افسوس لگتا ہے لیکن میں کیا ہی کر سکتا ہوں آپ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب انجوائے نہیں کرنا چاہیے
نہیں لائف میں تو انجوائے کرنا ہی چاہیے
جی میں بھی سوچتا ہوں کہ شادی انسان کا پچیس سال بائیس سال بعد ہوتا ہے اور شادی وہ بھی ایک دفعہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں جب انجوائے نہیں کرے تو تو پھر یادگار کیا چیز کا
ہاں
یہی چیز میں سب والےوں کو سمجھانا چاہتا ہوں لیکن انن لوگ پتہ نہیں اتنا ہی لوگ فتوا جھاڑنے لگتے ہیں نا یہ سب
تکری ر اسٹارٹ کر دیتے ہیں سب نہیں
ہاں اور پہلے اپنے گھر کے اینا نہیں جھاڑتے وہ جھک تو پہلے دیکے اپنے گھر کے بارے میں تب کسی اور کے بارے میں بولتے ہیں نا تو سوبا دیتا
ہاں
میں سمجھاتا ہوں ان لوگ کو تو الٹا میر ہی کو بولتے ہیں کچھ بھی تو میں صبر کرتا ہوں صبر کا فھل مٹھا ہوتا ہے میں سنا ہوا ہوں کو ملا بھی ہے
ہوں ہ
جی بالکل اور ہم کو پتا ہے اب میرے کو ات زیادہھو لگ ات زیادہ بھو لگیا کہ میں کیا ہی کروں
آ جائیے ڈالٹن گنج
ارے گھر کا تو بات ہی ہے لک ادھر سائڈ کا مطلب دیکھیے ٹیسٹ نہیں ملتا لیکن پیٹ بھر کر رہتا تھا باہر میں جب سے رہنے لگاؤوں نا تب سے میرا پیٹ کو ہے نا چھپ کر بوک کو ہے نا منوانا پڑتا ہے کیونکہ ہم لگ لڑکے نا تو کتنا خوش سے ہم لوگ کھا بنا پائیں گے کما کرانا ہے ٹائمنگ نہیں بچتا ہے خود سے کھانا بنائیے پھر کھانا بناتے بناتے ہم لوگ کو بارہ ایک بج جاتا ہے کھاتے برتن دھوتے پھر سو جاتا ہوں پھر صبح سات بجے اٹھنا ہے دو گھنٹہ میں ریڈی ہونا ہے کھانا بنانا نہانا دھوانا پھر ڈیوٹی پہ چلے جانا تو ہم لوگ اس کو اسٹرگل نہیں کر پا رہے ہیں
ا ہ
تو اسی لیے میں سوچا ہوں کہ سردی شادی جلدی کروں گا بیے بییو بھی لاؤں گا ایک دم فرسٹ کلاس میں ایک دم مطلب تو تو ان شاء اللہ شادی ہوا تو آپ کو تو پوھیں گے آپوگ اپنا آدمی ہیں تو آپوگ کو نہیںوچھیں گے تو کس کو پوچھوں گا میں
جی جی
جی تو میں یہی سوچا ہوں گا کہ شادی جلدی کرنا ہے میرے کو
ہوں
صحیح رہ گا یا پھر غلط ہے
نہیں صحیح رہے گا اگر آپ کو کسی سے پیار ہے تو جلدی شادی کر لیجیے گا بھائی یہی ٹھیک ہے
جی بات تو صحیح ہے کہ جلدی کر لینا چاہیے کیونکہ مسلم میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جن کو آپ کو جس سے محبت ہو جائے اسی سے نکال کرنا چاہیے چاہی چاہے ماتا پتا کتنا بھی نہ نو کرے لیکن قرآن جب اس کو جواب لکھا ہے صاف کہ آپ کو جس سے پیار ہو اسی سے نکالح کریے اور جلدی کرنے کا پریاس کریے کہ گنا نہ ہو
ہوں
تو ان شاء اللہ میں سوچ لیا ہوں ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے
جی
جب وقت آئی اچھا خاصا تو میں رشہ وشہ منگنی وغیرہ کر کے ڈن کر لوں گا پھر اسی کو کچھ چو مہین کے بعد میں سادوودی کر لوں گا پھر میرا لائف تو تو ان شاء اللہ پھر کٹ ہی جائے گا سمجھے
ہاں ہاں ہاں
تو چلیے کوئی بات نہیں آپ سے بات کیے تو بھیا ہم کو اچھا لگا اور ہم کو بھی یا یاد کرتے رہیے گا
ہاں ہاں ان شاء اللہ
ٹھیک ہے ان شاء اللہ ان شاء اللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ
ٹھ ہے اللہ
باے باے السلام علیکم
وعلیکم السلام